تو بھائی جان دو نری بیٹے ہوں گے سوپے پہ
لیٹ رہا میں تو بیٹ رہ رہا
ہاں تو اچھا وہ دون نچی کلرا گ
نمبر کے وائی جان
ہاں ہ میں ٹل تو نہیں وں گا اس کے بعد دور کریں گے پر
ہاں
تو میں ت لو جیں گے پھر
بھائی جان
جس میں مانا آادھی تو آج ہی ہو جائے گی تیری رات میں اگر زیادہ ٹائم دو گی ابھی زیادہ ٹائم ملا تو ہو سکتا ہے اس کو تیرے والے کو فری کر دیا
دیکھتے ہیں پھر سمے کے حساب سے
ہاں آپ دیکھتے ہیں آج یا کل میں ہو جائے گی پھر دوسرے تو کر دیں گے پر
اور کیا کل تو آئے گا ہی نہیں م جو
ہاں کلے کے آ اللہگن
ہاں کل اپنے راجستان والا ہے کل تو دیکھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج تو کیا ہے گجرات کا ہے نا تو میرے کو ادھر وہ بھی شبم گل گ جیسی وہ ٹیم پسند نہیں ہے میرے کو
اور بھی تو کھلاڑی ہوا
سائ سدر سے ن
تو اپنے جی ٹی پی ٹی سے مطلب نہیں ہے اپنے تو آر سی پی سے مطلب ہے
ہاںرھر آر سی تین پسند نہیں وگا منڈی انسناا
میرے کو تو پسند ہی نہیں ہے جس دنس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا اس وجہ سےب
ب ار اسٹیٹیوڈ ہےج کے بھائی جان تو بھائی جان ہے یار وراٹ کوہلی نا
میں تو اس وجہ سے میں ہی نہیں دیکھتا
تریے تریے بمبئی تو ن میں ٹھیک ہے سال
ہاں ممبئی تو ممبئی چنئی دونوں چلی نہیں اس بار تو
دو تین سال سے تین سال سے تو یہ لاسٹ میں رہتی ہے بیٹس مین بھی پورے تگڑے تکڑے ہیں اس میں تو بولر بھی شاندار ہے ٹینڈ بٹ بمراہ
اانی ہو تو پوری کوشش کر رہے ہیں بھائی اس کو اللہگے بر
یہ کیپٹینسی کیپٹین صی نہیں بنایا اس میں
تو انہوں نے سوریا کو بنا نا سوریا کو بناتے ہی آؤٹ آف فم چلا گیا کپتان بناتے
نہیں سوریہ کمار کو تو ٹیم میں رہنا نیچے تھا سب سے بڑے ہار کا کن ہی وہی ہے
ا تو پھر ابھی نکالیں گے ان کا جو ٹارگیٹ چل رہا ہے روہت سوریا اورے کیا بولتے ہیں ہاردک پنڈیا
روہت بنی چلا نہ سورج کمار چلا نہ ہاردک پانڈیا چلا
ان تینوں کو نکالنے کا ان کا ٹارگیٹ چلایا بومرا بھی نہیں چلا گھوما ہم نے تو پورے آئی پی ایل میں چار وکٹ لیا
ن خاص نہیں کھیلا مارے ایک دو پاریوں میں ہی کھیلا بقی پھر بیچ میں وہ بھی نمٹ گیا شرو شروع
ارے نےہ نے ٹیم ڈیوڈ کو بھی چھوڑ دیا وہ بھی نیچے پ نیچ
کیم دے بیٹپا چھوڑ ایسان کسان کو چھوڑ جیا ہے نہ
ہاں اس کو بھی چھوڑ گیا اب حیدرآباد ایک شاندار ٹیم میں ابھی کلاسین مارتا ہے میں تو میں تو اس سال جاتا بیٹنگ دیک یہ نا تو یا تو بیسیک شرما گیا سور ونش کی ان کی دیکتاؤوں میں تو جاتا ہے
ہاں سوریہ وند د کتار ن آگے بھی
کیونکہ حیدرآباد بھی زیاد تر رہے نا دو سو پلس بناتی تب پعد بھی جاتد ہے ارے ادھر بھی کیا ہے ہاں تو کل شاندار میں ہے رستان اور حیدرآباد کا ہے
ہاں
اب جیسے مالاگ حیدرآباد کا حاج رہتا نا ان دونوں ٹیموں سے کس سے بھی میرے ایدرواز کو چوز وہ کر دیتا تھاوں نہ پہلے میرے کو ایدر آواز پسند نہیں تھی لیکن جب سے ایسان کشن اور وہ گیا نا اس میں ابھیشیک شرما
ہاں جب سے میری آ مجھے بھی پہلے بیکار لگتی تھی
جی نہیں دیکھتابس بالکل ہے پر یہ دو کھلاڑے بھی ستے ایک مین لے کیا
شرمائے کوئی دو کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں یہ مطلب تھوڑا ٹھیک لگنا ہے گاسین بھی بڑھئے بیچ میں آ کے بڑھیا کھیلتا ہے ریڈی ویڈی بھی بڑھیا کھیل لیتا ہے بڑھیا ٹیم ہو گئے ملب
دو سو پچاس ففٹی کے پلس اوپر اس کے یہ
دیکھو آ تو آرتی بھی جتنی چاہیے یار کیا لگتا ہے تیرے کو پر یہ بھی سائلینٹ ٹیم ہے مطلب چپ سے میںبٹس میں تو نہ کی کچھ بھی کام کی ان سے
کن کے گج گجرات میں
ایک بھی مطلب نہیں ہے مطلب دو سو اسٹرائک ڈھائی سو اسٹرائک سے کھیلنے والے بیٹسمین ایک جنید مطلب وہی ہے ایک سو تیس سو چالیس کے اسٹرائک والے کھلاڑی ہاں نہیں ہے پر وہ بھی جیسے کوونوں نہیں ہے وہ اتنا کافی نہیں ہے
ہا دیکھو پلڑا تو بھاری ہے نا ایسے دیکھا جائے تو آرسی بی کا ہے
بینکل کیا ہے وہ اسپن وہ ایک تو وہ راشد خان وکٹ نکال لیتا ہے پھر تھوڑی بولنگ ٹھیک ہے
ہاں بولنگ نہیں بولنگ تو ادھر بھی سیھیے بنیش کمار ٹوپ پہ چل رہا ہے
ہاں ادھر بھی ٹھیک ہے بولے ا دیکھو اگر یہ رن اگر ہار سی بھی بیٹنگ کر کے اگر دو سو نجت بے
پلڑا تو بھائی دیکو آ تو آر سی بی کا ہے کل حیدرآباد کا ہے
ہاں
پلڑام دو باری پھر اپن تو کل راستان کچ کرنا پڑے گا دب اپن کو تو اپنی راستان میں ہ وہاں دیکھا جائے تو دیک راستھان سے کئی زیادہ بیہٹر ہے نا وہ کیا ہے ادھر
ہاں بھائی راجستھان میں تو ایک دو ہی کھلاڑی ہیں دیکھنے لائق تو
نہیں تین جڑل تک بڑا کھیلتے ہیں جڑیل بھی چل رہا ہے اس
ارت جلل سب سے پورا میں پورا ٹورنامنٹ وہی آ رہا تھا اس میں پچھلی بار چار سے پانچ م سے ایک می ا دور جلے آ رہ آ
لیکن راجستھان ٹیم ان ت ان تین ہی کھلاڑیوں پہ ڈپینڈ ہے باقی کوئی چل نہیں رہا رجستھان میں اور
دج رہیل تو مطلب ٹیسٹ کھلاڑی بی اتنی خص نہیں اس کی
ارے لیکن اور پھر سب آؤٹ ہوتے نا
ران پرراگ چلتا ہے نہیں کبھی کبھار ہی چلتا ہے پہلاتلا میں جو ہے نا پورا دم پیو نے جتایا تھا سوری وونش نے
جو ان کے یہ تو بتا رہا نا ان کی پوری ٹیم تین ہی کھلاڑی ہے یا تو آرچر ہو گیا یا سسوی ہو گیا یا پھر یہ
بھائی بیٹنگ میں تو ج سوال اور سووروون سے اگر چل گئے نا کل اور ادھر بھی ان کی دونوں اپنی تگڑی ہے پٹ گھییرو اب شرمائی ہاں دانا ہو وہ تو بھ
وہ تو ایکٹ تو اس بار اتنا نہیں چلا لیکن ابھی سے ایک سر م تو چل رہا لیکن اپن کو تو کر اپنے انڈیا کیڑے شرم کو سپورٹ ہے اپنا تو تو کل پ لڑا بااری اس کا ہے لیکن اپن دکھیں گے پ راستہ جائے فائدل پھر مج ہے تو کھل کاا تو گیا ہے پورا دیکھنا پڑے گا کل گ میں زیادہ
ہاں نے تو آج کا بھی فگ رہیٹ ہے کل کا بھی ب رہتا بچے کیا پہ اس کے بعد افغانستان چل ہی جائے گا
ہاں پھر نہیں آپ کا تو میںسے ہی کروں گا جہاں ت ٹی وی میں چلتا رہے گا اور ادھر کولنگ چلتی رہے گی
میں تو موبائل پہ دیکھتا ہوں نا یار تو م تو تو چاہیے تو ن نو ساھے نو مجھے باتد ہی دیکھتا ہوں میں تو موبائل جب تک یہو جب تک تو کون اس کے پاس رہتا ہی ہے
نہیں ایک پیر تو تو نیچے دیکھیا تھا ہوگا نا ایک نیے مک
ہاں دیکھ لیتے پر وہاں بھی وہ نوانا کھاتے ہیں کبھی وہ ناٹک لگا لیتے ہیں کبھی کیا سما کتے ہیں
نہیں تمہارے بائی جائان گے بھی سو گ نا بھائی ما نہیں تمہارے بائی ج بائی بائی جؤ گ ارے وہ دنیا آ دیتے جب وہ بھی وہ تو موبائل میں دیکھتے رہتے ہو تو یہ بھائی تم دونوں جیسے ایک ساتھ سج باز ہو جائیں تو پھر دونوں کو ایک ساتھ د شام کو تو آ جائے گے نہیں آئے
وہ آئےیں گے آر کلیہ پرسوں آئے گے
اچھا وہ لوگ کہیں گا
ہاں وہ رک ایک دو د ہاں جانچے واچے کرا ہوگ جانچے واچے کرائے
ہاں نکلنے آئیں گے پھر تو کیا تو اس کو ہی لے کے گیا ہو گا ٹی وس کو تو
ہاں اس میں لے کے گیا ب
ھر ت بھی تو بجار دہلی تو ل جاتا ہو سبزی تو نہیں لے لیتا ہو اگر مدو سے
لگیا نا تو برا
اا پا پو
پپو سے لیتے ہیں پٹوں ارے یہ بھی کیا ہے ڈائریکٹ ب بگ جاتا ہے ایک گو کہتے نکل جاتا ہے رکتا ہے نہیں ہے
ہاں وہ تو پھر ٹائم فکستا ہےا اس تمہاری طف یہی تمہاریے طر جلدی آ جاتا ہے ہماری طرف تو آتا ہے ن تو شام کو آتا ہے
ہماری طرف آتا ہے آار وہ چار سو چار بجے
جب پھر ایک گھنٹہ پلس کلم آتاب تو جائے گا جو ہمار تو دونوں آ آس پاس تے دونوں مطلب پلے ساتھ میں آتے لگ بھگ لگ بھگ
ہاں ارے وہ مدھو تو کیا ہے وہ دوسرے دن کی سب جی لاتا ہے وہ سب اور میں تو پھر بازار سے بھی لے اتا ہوں میں تو صبح کے ٹائم بڑے سبزی مارکیٹ میں
اچھا اچھا ہاں وہاں تھوک میں تھوک میں تھوک میں جاتی ہیں تو یہ صبح صبح مدو ڈیلی چھ بجے نا سبزی خریدنے جاتا ہے میرے کو ڈیلی ملتا ہے
اور اسے لاتا ہے پارےتا سے تو پھر چھ بجے گاڑی نہیں آتی نو بجے آتی ہے گاڑی سب جی کی تو
اتنی لیٹ آتے یار پہل تو صبح صبح توک تو جلدی مل جاتی تھی یار
نہیں آج سے آٹھ نو۔ بجھے آتی ہے گاڑی میں خود سبزی منڈی میں جاتا ہوں ساڑھے آٹھ نو بجے سبزی لینے میرے کو پتا ہے۔
یہ ایک ہی گاڑی آتی ہے کیا دو کے لیے یہ اور آس پاس کے بیچنے نہیں آتے کیا۔ نہیں جیسے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں جو خود کھیتی کرتے یہ لوگ مال بیچ کے نہیں جاتے کیا۔
جاتے ہونگے پر یہ بھی تھوڑے لیٹ ہی جاتے ہیں، آٹھ نو بجے پہلے کوئی بھی نہیں آتا سبزی منڈی میں۔ اور وہ جو پاریتا ہے نا وہ وہ۔ اس کی گاڑی آتی ہے نو بجے، سوا نو بجے، پونے نو بجے ایسے آتی ہے اس کی گاڑی۔ اس اس کے پاس سے لاتا ہے یہ۔ سبزی۔
نہیں پھپھو تو گیے ہے جیسے خود گھر پہ۔ کرتا ہے نا پیداوار بھی تو۔ ہاں
ہاں وہ تو ٹھیک رکھتا ہے تھوڑے۔ ارے اس سے ٹینڈیا سے ٹینڈیا سے لیے کے جو کالے نکل گئے پورے۔
کچھ سبزی وہ کرتا ہے کچھ خریدتا ہے وہ باہر۔
کیا کررہا ہے اسے لین میں تو بازار میں۔ جا کے اب سبزی لانا ہے اور، بڑھیا سمجھتا ہوں وہی عمدہ کام ہے، عمل ہو گئی خدا حافظ بھائی جان۔